سیے بات کرو نہاپ سکی کی بعات کیوں کرتے ہو
ا تمس
ہاں کشمیری کرتے ہو
شپ ہلو
پے بولو
کیا کیاارے تھے
میں نے بولا پینسو کی بات کیوں کر ارے کیا ہوا
تو پھر کیا کیا بات کریں گے پیسوں کی تو بات کرنی ہے نا
یہ نویں ہے پیپریں کا ہاں نویں ایپ آپ نے انسٹال کی ہے
ناوی ناوی این ا بی آئی
ہوں ہوں
جس پہ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے یو پی آئی ایپ نہ یہ تھی کبھی
کر لو میری یہ
میں میں نے کی ہوئی تھی تھوڑی آپ کو پیسے ملیں گے اس میں نہیں ملیں گے آپ کو پیسے میں نےے آلریڈی کی ہوائ نا
اچھا ابھی ہے آپ کے پاس یہ
نہیں ہے ابھی نہیں ڈیلیٹ تھی میں نے
تو ٹھیک ہے نا وہی میں کر رہی ہوں ٹرائی کرنے میں کیا جائے گا آپ کا
مطلب یہ اس کو ملتا ہے نا جو مطلب اگر میں نے یوز ہی نہیں کی نا یہ تب آپ کو پیسے مل سکتے تھے ریفرر
میں نے بولا اگر آپ کرو گے آپ کو کیا فرق پڑے گا
فرق تو نہیں فرق نہیں پڑے گی چلو ٹھیک ہے بعد میں کر لوں گا ابھی یہ کال کے بعد میں کام پھر سے اسٹارٹ کروں گا
باہ ہم بات کر ہی رہے ہیں نا تو وہیں سے اس کو بھی ٹک ٹک دے دو اس میں کیا کرنا ہے اتنا
میرا ایئر فون نہیں ہے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک میں سینڈ کر کے رکھ دوں اسی لنک سے کرنا
اچھا
سب ٹھیک ہے
کر لوں گا میں اس کلینک سے
ہ پھر دس روپیہ مجھے ڈالنا پھر میںپ واپس ڈالوں گی آپ مجھے دس روپیہ ڈالنا پھر میں واپس ڈالوں گی
میں آپ کو دس روپئے سینڈ کروں گا
اسی کے تھرو پھر میں ہاں پھر میں واپس کروں گی پتا ہے شوبو نے کیا نا میری لنک سے پھر مجھے ڈالے دس روپیہ
ہوں
اس کو واپس ڈالے مجھے ملے سیونٹی ون روپیز
اکہتھر
ہاں
خدا یا کتنے پیسے کماتے ہو تم اس کو کتنا ملا
اسے کچھ نہیں ملا
ہ
اور کیا
کتنے پیسے کماتے ہو
میں تو اپنا ریچارج وغیرہ ایس ہی نکالتی ہوں ورنہ روز کہاں میی گھر والے مجھے سو ہزار ہزار روپیہ دیں گے
یہ تو اچھی بات ہے پیسے کمانا اچھی بات ہے مطلب اس میں کوئی انسان غلط کام بھی نہیں کر رہا ہے
ہاں میں آپنے بل بوتے پہ کما رہی ہوں
ہاں خود کا خرچہ نکل جاتا ہے ایسا نہیں کہ انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو
نہیں غلط کام نہیں ہے الحمد للہ سے جینن کام ہے کام ہے اچھ ہاں ابا سے بارش با ہاں
اور
یہ تو مجھے کوئی مجھے میسج کر رہا ٹاسک کے لیے اچھا بتاؤ یہ باقی چٹین آپ کب کرو گے
کیا کرنا ہے
بات
باقی کے دس بعد میں کریں گے نا ابھی میں تھوڑا کام کر لوں گا آپ نمبر سینڈ کر د ینا میں کہہ رہا ہوں نا میرا پس ایئر فور نہیں ہاں بیچ بیچ میں کر لوں گا
ایئر فون ساتھ لانا تھا نا آپ کو
آج ہی میں نے وہ گھر میں رکھا ہے آج ہی
ذرا ایسا کرو جو ہے نا یہ آپ کا ہاں بس انگلش میں اس کے گھر میں دیکھو ایئر فون مت ہے کوئی اس کی کوئی جس کا یہ شاپ ہے آپ کا مالک
نہیں ہے
اب
مجھے پتی ہے نا نہیں ہے تو نہیں ہے
ہاں سب کچھ پتا ہوتا ہے آپ کو آپ کے گھر میں سسٹر آئی ہے سسٹر آئی ہے آپ کے گھر
اس کو دس دس بارہ دن ہو گئے جب بچوں کو چھٹی ہوئی گ
اچھا اچھا ٹھیک کب جانا ہے
ابھی وہ آے کل پرسوں جائے گے پرسوں جائے گے شاید
اچھا جی اس کا پتی بھی وہی آتا ہے ہاں ہلو
اور سنا
ہو میں نے بولا اس کا ہسبینڈ بھی وہی آتا ہے اس کا ہسبینڈ وہی آتا ہے
ہا جی ہلو
ہاں بولو کیا ہوا آپ کو اب کیوں نہیں سن رہے ہو
نہیں وہ ہے نا وہ سنٹ رہا ہوں
میں نے کہا اس کا ہسبینڈ بھی وہی آتا
میں نے بولا نا وہ پہلگام میں ہے
کب بولا آپ نے ہاں وہ
بول بولا نا میں نے
نہیں نہیں
توبھی آپ بولو اس کا ہسبینڈ ہوئے ہے میں نے بولا نہیں وہ پہلگام میں ہے
اب آپ کی یہاں آواز نہیں آئی نا اس لیے میں نے نہیں سنا یہ نارمل فون تھوڑی ہے جو ہر بات سنیں گے اور سنا بس بارش بند ہو جائے اللہ کرے میری تو جان نکل رہی ہے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے
ابھی تو گ نہیں ب گار نہیں ابھی تو گ نہیں آج پورا د
نہیں نہیں یار نہیں ہے کیا ہوا تمیں ڈوب جائیں
ابھی ب ڈری کا
ذرا کیا یہ
بور بند ہو چاہیے
ہاں اور کیا بند ہی ہونی چاہیے
ہیلو
اس سے ڈوب جائیں گے ہم ہم تو ڈوب ہی جائیں گے کیا ہوا آپ کو سیلاب کا خطرہ ہے نا کیوں سیلاب کا خطرہ ہے
نہیں ہے نہیں آئے گی اور کیا وہ بھی کتنی گرمی تھی وہ بھی تھوڑی پانی بڑے گا
کیوں نہیں بڑھے گا بڑھ سکتا ہے
بڑھ تو ہو سکتا ہےن لیکن کنٹینیو تھوڑی ہےتی اب
ہ ہاں وہ تو ہے
بس سے ہوئی بار
ماروخ کئی
نہ ا رہی
بیا نا بڑی تو
ہو رہی ہے بارش
وہہینہ
اے
ذرا چپ کرو مزے کی بات اور سناؤ عامر کے گھر پہ نمبر عامریر کو بولو گھر پہ پہ نمبرس نہیں ہے وہ بھی لے آؤ
ا یار کہاں دے گا وہ
وہ اس سے بولو نا آپ کو تو دے گا نا
نہیں دے گا وہ مجھے پتا ہے وہ تھوڑا الگ ٹائپ کا لڑکا ہے
پاگل ہے بول پھر
ہ وہ تو آم کسی سے مل ملتا نہیں ہے وہ
ملتا نہیں ہے پھر تو ایسی کیٹیگری کے بندھے ہمیں اچھے لگ ایسی کیٹیگری کے بندے ہمیں اچھے نہیں لگتے یا یوں سمجھو ہمیں راس نہیں آتے
ہوں ا وہ تو کسی ایسے بھائی کسی کو آسی نہیں لتے پرسوں کام پہ دیر سے آیا میں نے بہت بولا دیر کیوں ہوئی بولتا گھر میں مہان آئیں گے روٹی لانی تٹیک مرغا لانا تھا
اچھا
کھے گھر و گھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آج کالج میں نے کہا ارے یہ تھوڑی آپ کو بولے گ س
ٹھیک
گڈ نائٹ تھینک یو
آپ کی آواز پوری نہیں آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ بول کے رہ بہت نیٹ ورک کہ رہا ہے بہت زیادہ
جھوٹ بہت بول رہے ہیں
اچھا جوٹ چٹو ایسے کیٹیگری کے ہمیں اچھے نہیں لگتے بس ٹھیک اور کیا آپ سناؤ
اب کیا ہی کریں
ہاں ا کیا
ہوں
سب کی اپنی اپنی زندگی ہے
اللہ
ہ اوراں کیا کھا رہی تھی
بقی
ہاں آپ کیا کھا رہے تھے
کب
بس باقی چ ایک اپنے ہ میرا تو یہ دماغ ہی خراب ہو گیا چلو بیٹھو اللہ کے حوال ہے
ابھی نیٹ ورک پرابلم ہے کال کاٹ دیتے میں کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ہلو
چلو پھر اللہ حافظ
تو اوکے اوکے بائے اوکے